اللام علیکم جناب بھائے جان اللہ گرم صاحب
الحمد اللہ بھائی جان الحمد اللہ بھائی جان
ب بھ جی بھائی جان بڑے بھائی جان مہندی لگا رہے ہے جانب جی جناب ان کی شادی آنے والی ہے بہت جلدی انشاء اللہ
والی ہے پڑے بھائی جان مزہ آئےگا فر تو
یہ گ تیرا ماں آنے والی ہے مجھے لگتا ہے تو انشاء اللہ
بھائی جان ماشاء اللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے بات سن کر بھائی جان ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جان کی جلدی جلدی شادی ہو جائے
جناب مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو بیگم کی سخت ضرورت ہے عمر ہو گیا یہ جانب ٹوینٹیفیو
ہاں بائی جن صحی بات بھائی جان پھر تو ضری ہے بھائی جان اچھی بات ہے اس عمر میں شادی کر لیں گے تو بچے بچی کی پلاننگ فیوچر کی پلاننگ بھی جلدیڑ جائے گی ب اللہ تعالی سب کچھ رکھے
بالکل جنا اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کا ویواہک جیون سکھی رہے اور شادی وغیرہ سکھی رہے اور ان کے جو بچے جانے ہے وہ بھی اچھے ہوئے اور بیی پی جان بھی اچھی رہے اور جناب وہ اور بتاؤ کیا ہم نے تو کچوری کا لی جناب بیس روپے میں کچوری لائے تھے اب مست تو جناب ابھی ہم نے ہاں جناب غریبی تو کیا غریبی تو نہیں رہے گی
جٹھیک ہے
گم نے اللہ کے رہیم سے جی بھائی جان سب کہہےمیں اللہ
ہاں بھائی جان ویسے بھی ہم سوچتے رہے کہ بھائی جان کی شادی وغیرہ ہےئے کوئی کی نہ کوئی تو شادی ہےئے پریوار وغار میں
بالکل جناب بالکل جم اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو اچھی پی وی نصیب ہو جناب
ہاں ویسے نوکری ووکری بھی لگنے والی بھ ج
بالک ج نہ وہ چیز نہ وہ بہت ہی جہ ج ٹیچر بن جائیں گے جناب اور بہت ہی جلد آپ
ماشاء اللہ بھائی جان ماشاء اللہ انشاء اللہ الحمد للہ بھائی جان اچھا ہ ان کے ساتھ
تو جناب ابھی وہ س سنورنے میں لگے رہے ہیں جناب ڈائی وائ رہے ہیں اپنے بالوں ب کپڑے وپڑے لانے کی ت گی جناب بالکل بالکل جناب بالکل ڈی مارٹ یا پھر کہ بھی اس کے کیا نام ہے اپنے ری منڈی کے شو روم میں لے چلیں گے بھائی جان کو کیا رام
بائی جان سے پوچھو نا میری بات سنو بھائی جان سے پوچھو ڈیماری
پ بائی جان
بھائی جان سے پوچھو نا ڈیمار چلی کے کپڑے دیکھنے
بھائی جان ڈی مارٹ چلو گے کیا اور بڑے بھیا ڈی مارٹ چلو گے کیا ڈائی لگیا ر بائی جانگی
اور اچھا دیکھے ہیں کپڑے اس میں کیا
تو لگا کوئی نا کوئی نا ہم دلا دیں گے ضرور دلا دیں گے ضور دلائ گے بھائی جان کو کپڑے دلانے نہیں ان کو ایک فارمل سوز بھی دلانا ہے بھائی جانا ان کی شادی آنے والی ہے بہت جلد
ماشاء ال یہ س مجھے لگ رہا جاتا کہ اپنی شاہی آنے والی اس میں آئیں گی کہ
اللہ کہ رہےم انشاء اللہ ہمارے آر ایس کا پیپر رہے گا
ار اسی ٹائم میں بھائی جان میرے نہیں نہیں بھائی جان میرا اس میں اس میں سینا میں بھی رہے گا بھائی جان میں مطلب ماشاء اللہ بھائی جان مطلب ان کے ساتھ جانا نہیں ان ساتھ بندوقی چلے گی بھائی جان کیونکہ میں
تو جناب جب رہیں گے
ارے نہیں نہیں ن
جناب جناب جب رہیں گے تبھی تو شادیوں نا جناب نہیں رہیں گے تو کیسی ہوگی شادی ہم اپن نہیں رہیں گے جناب مجھے لگتا ہے ان شاء اللہ پھر بھی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپستت ہوئے
نہیں بھائی جان جیسے کہ ہم تو رہیں گے ابھی ہم تو جیے میرا جوگ لیٹر وائز مان چلو
اچھا جناب ہاں تو ان شاء اللہ یہی ا دعا کرتے ہیں کہ سبھی موجود ہوں گے وہاں پہ بالکل جناب ان شاء اللہ
ات ہے میری بوں میں جناب زیادہ سے زیادہ وہ بول رہے تھ ہیں بھ کہ اکتوبر تک آرام سے یا نومبر تک آپ کو آرام سے
انشاء اللہ انشاء اللہ
تو بھائی جان دیکھو حساب سے تو بھائی جان سب بڑے ہوئے مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے بھائی جان مل جائے گا اس بار اپنے آرام سے جو بھی ہوگا کی کہ مجھے پورا وشاس ہے بھائی جان آپ کی کتاب پی پڑھتا ہوں اس میں اچھی باتیں باتیں لکھنے میں آئی تھی ابھی تک جو بھی مل رہا ہے کریں گے بھائی جان
انشاء اللہ ان شاء اللہ ہم اللہ سے دعا کر جناب سب کو اچھی نوکری نصیب کرے
سب کو اپناس مل جائےا جلدی جلدی مل جائے گا بائی جان وشواس رکھنا چاہیے بھائی جان تسلی رکھنی چاہیے جناب لہجہ اپنا شانت ہونا چاہیے
ایک دم چرکی چرکی
بھائی جان ہم کیا بتا رہے ہو بھائی جان آپ ہم ا بھی ججی لگا ہے
بھائی جان لیکن اگر دو کچوری اور ہو جاتی نر آب مزہ آ جاتا ہ
اناء اللہ الحمد للہ بھائی جان الحمد للہ بھائی جان انشاء اللہ آپ کیا بات کرتے ہو بھائی جان آپ نے ہماری ل ج کو واپس آگ لگا دی بھائی جان
کیا ہی کرے جناب وہ ہمارے گلے تک نہیں گ جناب اگر دور جاتے نظر آ مزہ آ ج ہے س مجھے ماں ماں کو سمجھناا آپ اللہ گزم
ارے بھائی جان کیا کہتے ہیں آپ نے یاار
تو کچھی جائے نا جناب اللہ کے سام من میں پانی آ گیا جناب میرے واپس
ہاں ن لگ وہائی ج ن آپ کی پوی باات کی تو آپ
کوئی ہو جنابیسیی بات ہی مت کرو ن کر رہے جنابیسی ن کر رے
جناب یار تم بڑی چھیٹ ہوتی جای ہو دن ب دن میں جہاں تک لگ رہا ہےا پہے پھر جب نئی نئے ٹائ پہ آئے پی خرچ کے لییے جناب تونا
ن آپ نے پویا ک نا ت من ہی کر دیا تو ہم بھی کیک ل ج ب آپ کو اچھے نہیں لگتےنا یہ اتنا اب یہ چیزیں مجھے اچھے نہیں لگتے آپ کو پیسے نفرت ہوگی تو ہم نہیں گلائیں گے جناب
نہیں نہیں نہیں
نہیں ہم پوئے کھلاتے ہیں ہم جناب پ نہیں کھلاتے م پڑھھیلاا
نہیں ویسے کل نفرت تو ہو جی جناب آ جا سکیے نفرتیں ہمارے من میں وغیرہ میں ہمارے کلیج ویسے بھی ہمارے کلیج میں ٹھنڈک آ جائے گی بھائی جان آپ جوو لجی تو
جوس تو جناب آپ ہی پلاؤ گے جوس کی ہے جوس تو جنا باپی پلاؤ
بھائی جان ایک بار آپ کییدی وہ پاس ہو جائے میں سب پیؤوں گا جوس پیوں گا رسگ گلا پیؤوںں گا گنا پیؤوں گا میں اس کے بعد میں ار کیا پیوں گا بھائی جان
کچھ بھی جو بھی آپ کی اچھا ہو ہمیں پلا دو جناب
پلا تو پلا تو نہیں پلائیں گے جناب
جنا بالول انشاء اللہ بہت جلدی
ہاں جناب وہ نہیں تو کیا
ٹھیک ہے جناب آ ڈی مان چلو گے تو ادھر سے جناب تھوڑا برگر فارم کا برگر ک لنا جناب انشاء اللہ
ضرور بھائی جان آپ کی ساری مقبتیں پوری پوری کری جائے گی بائی جان سائی ڈبل ڈبل آواز ج رہی بائی جان اپنی اس بار
نہیں جناب ہمیں تو سنگل ہی آ رہی ہے جناب
ہاں بھائی جان تو آپ کے جو جتنے بھی یہ ہیں وہ سب پوری کری جائے گی چنتا مت کرو آپ بھ جان ماشاء اللہ بھائی جان ماشاء اللہ اور سب پریوار
ہاں جناب سب کہ رہے تھے چ کیے
بڑی خوش ہوتی ہے بھائی جان آپ ہی کیتے ہو بڑے اچھی بات ہے بھائی جان فنے
بڑی م ڈائی کر لو نا اب نہیں کر رہی کیا ا
اچھی بات ہے با بڑی میاں کو کچھ ک بھ س مبارکباد
جی جی جی جنا ہے سفید بال آ رہے ہیں توبھی وہ ڈائ رہیں گے جناب یہ ڈاڈی واڈی میں بھی لگان م جی ف
ارے بھائی جان پر مجھے وں بول رہ ہے یار میرے حساب سے وہ بار بار یہ بات نہ دورا ہے بار بار لڑکی رجیٹ کر دی گی بھائی جان ایک کیا رجٹ کر دیں کربی سے بولو آپ اتنی سندر ہو تو کیا مچے میری بات سن آج بار میں تھرٹی پرسینٹ مچے والے لوگ چ آپ آتے ہو ت میں آ رہے ہو آپ چشمہ آٹا نا ایک بار بھائی ہم سے ب
جناب بالکل جناب بالکل یہ فال تو ہی جناب یہ پال دو ہی اپنی مطلب آپ اپنے وہ دماغ خراب کر رہے ہو کیک یہ جب
ہاں نہیں ایسا ہٹا کھٹا چھوڑا کہا ملےگا جناب کھ ہاں جناب سوری جناب
جناب مجھے لگتا ہے کہ جناب وہ اچھی بیگم ملے گی مجھے لگتا ہے یہ رشتہ پکا ہوگا ان کا جناب ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں ان شاء اللہ کہ ان کا یہ رشتہ م مقبول ہوگا مکمل ہوگا سوری
جناب ہمیں بھی بہت دنوں سے انتظار ہے کہ گھر پریوار میں کوئی شادی آئی ناچنے کا سمے ملے بہت دن ہو گئے جناب کسی ہلکی ہلکی سے رہتے ہیں ہ جناب ہمارے چھوڑیاں کہا ملے بھی جناب ہمارے رشہ مطلب وہوک نوکری نہیں ہے جناب دھندا وغیرہ ہلو جناب آواز آ رہی ہے وہ کہنا جناب پیسے ویسے دھندا وغیرہ نہیں ہے ہاں مارکیٹ میں اتنی بڑی دکانیں سمجتے نہیں اس بار آیا تھا ایک رشہ آیا تھا بولیں گے کریں گے سوچیں گے اس بار ممبئی میں جناب دیکھو انتم ہوگا اپنا سب کچھ جو بھی ہوا جو انتم ہوگا اس کے بعد میں پھر جناب آدھا آدھے سال کی ٹریننگ کے بعدھر سی ڈیز کی لگ جائیں گی تیاری میں و پھر ال اللہ تعالی ہو سکے تو اس بار اسی ڈی میں ماشاء اللہ بھائی جان عبادت کریں گے ہم بات کی
انشاء اللہ جناب وہ ہماری مکمل ہو گئی جناب مجھے لگتا
خدافی جناب خدافظ آگے نہ دہرائیے بار بار چیزوں کو جناب اچھی چیزیں یہ وہ نہیں تو کیا خداف جناب خدافظ کٹ نری دوولد
ب ہلو